کھیریت سے ہو
جی الحمد للہ آپ
اپ سنا اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی
اچھا اور کیا ہو رہا تھا
بس بڑھیا ہے چل رہی ہے زندگی شاپنگ واپنگ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا آن لائن شاپنگ کروں یار
ارے یار آن لائن اگر کپڑے لے رہو ہو تو بالکل بھی مت
کیوں
بہت زیادہ خراب آتا ہے
ہاں میں کپڑے ہی دیکھ رہا تھا چلی جنس وغیرہ دیکھ رہا تھا
اچھا بٹ میں تو پریفر نہیں کرتی ہ آن لائن شاپنگ لیکن میں تو آفائن ہی لینا پسند کرتی ہوں
اچھا اچھا نہیں ویسے کیا بولتے اپن ای جی وغیرہ آتا ن
جی ہاں اب میشو وغیرہ دیکھو بےکار ہے امزون فلپکارٹ پر تو کافی اچھے کپڑے مل جات ہیں
ارے میشو بےیکار ہے میشو ہوا مینترا ہوا فلپکارٹ بھی نہیں آتا اچھا امیزون پہ صحی آتے ہاں ہاں ہ ان کا کیا ہو مطلب برانڈیڈ چیزیں زیادہ ملتی ہیں وہاں
ہاں
یہ ہے ویسے ای جیو ای جیو پہ بتاؤ کہ ایسا ملتا ہے جیسے برانڈیڈ چیزیں نا جیسے سولہ سو کی جن سے تو آپ آٹ سو ساڑھے آٹ سو میں پرچیس س جی
اچھا
ابھی دیکھ لو د د انڈین آج کی جینس وغیرہ دیکھ لو آپ شرٹ دیکھ لو چاندہ رہتا ہے فیبرک آپ کس سے کرتے ہو شاپنگ وغیرہ اے جیو سے یا امیزون سے
میں تو کرتی ہی نہیں ہ نا آن لائن شاپگ میں بتات تو رہی ہوں آپ کو ہم آف لائن لینا پسند کرتے ہیں آف لائن میں یار یہ ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ جاؤ گرلس اپنی فرینڈس کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو ایک اچھا وہ ہو جاتا چلو ٹائم پانچ ہویا آن لائن میں کیا گھر اکیلے بیٹھے رہو کسی کی پسند نہیں ہے کھ خود اپنا پسند کرو اب فرینڈس ہوتی ہیں ساتھ میں تو وہ ہیلپ بھی کرواتی ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے
ہاں وہ بھی ہوتا ہے اچھا اچھا ہاں بیسٹ آف لائن بھی بیسٹ ہے ویسے پ یہ تو کیا آن لائن میں تو دیکنےتے تاکیل وغیرہ چلتی تو منگاتے ویے تو آف لائن ہی کرتے زاتےر توب
انسان کو بہانا مل جاتا چلو کہیں گھوم لو ادروائز کہاں نکلتے ہیں گھومنے کے لیے بھی گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں
کرا اس میں کیا جسے اپن کوئی بھی کپڑے لینے گئے تو مان لو ا صبح گئے تو پھر وہ دن بھی آتے ہیں گھوم بھی لیتے تھوڑا شام بھی ہو جاتا
جی ا میں تو میرا بیٹا ہے میں تو اپنے بیٹے کے لیے آف آن لائن شاپنگ کر لیتی ہوں بچوں کے کپڑے نا کافی حد تک اچھے آ جاتے ہیں
چگلے کرا چاہیے د وہ
ہاں بچوں کے ک کپڑے کافی اچھے آ جاتے ہیں دیکھو بچوں کے نا فیبرک بھی ٹھیک آتا ہے جو ہم خرید رہے ہیں وہ کپڑے کو صحی نہیں آتے آن لائن میں نے کافی میں نے ایک دو بار منگوایا امزون سے سوٹ وغیرہ منگوایا تھا میں نے بٹ صحی نہیں آئے تھے تو اس کے بعد میں نے بندی کر دیا تھا پھر ابھی جو بکرائیید گئی ہے نا تو میں نا اپنے بچے کے لیے میں نہ ن ن کپڑے منگوائے تھے جی
صح یہ نہیں آئے تھے کہ وہ آن لائن اس میں آن لائن سح نہیں آ تھے کپڑا فیبرک اس کا
نہیں نہیں میں بھائی تو بتا رہی ہوں آپ کو بچوں کے ٹھیک آ جاتے ہیں جیسے میں خرید ہاں ہاں بچوں کے ٹھیک آ جاتے ہیں امیزون فلپکارٹ میشو تو پرریفر نہیں کرتی میشو تو بہت
بچوں کی اس میں ہوپ اسکوچ میں صحیح آتے ہے
اچھا یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے چلو آپ نے بتا دیا ہاں میں ٹرائی کروں گی ایک بار وہاں سے بھی
ٹرائی کرنا
جی
مطلب آف لائن وغیرہ کرتے ہو آپ شاپنگ
ہاں جی آف لائن شاپنگ کرتی ہوں اور گول گپے خھالی ہوتی ہوں جا کے
گول گپ تو بھی کھا انسان اور اس میں یہ بھی رہتا نا یار ایک دوران پسند نہیں آ دوسرے د کم چل جاؤ
ہاں یہ بھی ہے بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے دیکھ لو اب آن لائن بھی وورائٹی ہوتی ہے بٹ ار اس میں کلر بھی فیڈ آتا ہے دیکو ہم کلر کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم جب ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ کپڑا وہ کلر فیڈ آتا ہے
وہ کیا ڈسپلے کا افیکٹ پڑ جاتا نا
ہاں وہی نا فلر وغیرہ یوز
ہاں اب جیسے اپنا اوریجنل میں جو چیز دیکھا تو نا اس میں اور جو ڈسپلے میں ہے نا وہ کیا تھوڑا فرق رہتا ہے اس میں کلر وغیرہ میں ابھی مان لو یہ سب ڈارک گرے میں منگا رہے ہو کوئی بھی چیز تو وہ کیا لائٹ گرے میں آتی ہے
ہاں جی بائی نہا انسان کو سمجھ نہیں آ اور کلر کہ تو مجھے اتنی خیر سمجھ ہے ب نہیں کہ فون میں کس طرح کی کلر آ رہی ہے یا ہمارے سامنے وہ چیز کس طرح ہے تو مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے میں تو زیادہ تر اپنے ہسبین کےاتھ ہیات ہوں شاپنگ کرنا یا پھر فرینڈ کے ساتھ جی اب میرے ہسبینڈ جاتے نہیں ہے نا سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے سنڈے آف رہتا ہے تو سنڈے ہی میں زبردست لے کر جاتا
اچھا آپ دھک کے د دے کے لے کے جاتا ہوں ہ صحیح بڑھیا ہے
یار یہ تو گرلس کا ادھار ہے نا شوق کرنا بالکل بالکل سوھان میں ملے نہا ملے میں نے اللہ نے دیا یہ ادھیکار کسے مانگے اپنے ہسبینڈ بھی مانگیں گے
اپنا اپنا شوہر بیوی پہ خرچ نہیں کرے گا تو کس پہ کرے گا
بالکل
ابھی تو اللہ نے بنائے رشتہ اس کے لیے کہ شور بیو پہ خرچ کرے
جی
صحیح ہے بڑھیا گ ماتلب پیسے ویسے ہو تھا آپ کا شوہر
بہت صحیح کما لیتے ہیں
ہاں ہو جات گزارا ہاں اے سی وے سی لگ رہا ہوگا
وہ نہیں ہوتا نہیں یار مطلب اچھا پیسہ کماتے ایے تو د
ہاں جی بالکل بالکل بٹ ا سین یار میں زیادہ پرریفر نہیں کرتا د کین اے سی میں نا انسان اگر تھوڑی دیر کے کے لیے باہر چلے جاانا وہ بنا اسی کے رہ نہیں سکتا پھر یہ بھی دقت ہے
اب ہٹوا دوں پھر میں ایس ہی گھر میں
کی آ پ ایسی والے
نہیںٹ آٹوت یار وہ کیا دکھ دقت آتی نا اسی میں پھر باہر جاتا ہوں نا تو سمسیا ہو جاتی ہے
ہاں آن لائن شاپنگ کر لیا آپ نے
آن لائن شاپنگ میںیک کیا بولتا تھا میں دیکھ ہی رہا تھا پھر کیا آپ کا کال آیا تھا تو پھر ما اٹینین کر لگ گیا
اچھا تو پھر کیا سوچا آپ نے آن لائن کرنی ہے شاپنگ یا پھر آف لائننی ہے
اب میرا موڈ چینج کر دیا آپ نے
آف لائن ہی کرو میںط توب کم
آف لائن دیکھتا ہوں پہلے فرینڈ کے ساتھ جاؤں گا آف لائن چیک کروں آف لنمج میں آے
ہاں ہاں بالکل ہو سکے تو اپنی امی کے لیے بھی لیتے جانا
اشاء اللہ
انشاء اللہ
آپ کے لیے بھی لانا ہے کچھ
نہیں
نہیں بتا دو لیاؤں گا میں
نہیں نہیں اچھا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ نے پوچھا اس کے لیے بہت زیادہ شکر ریاپ کا
بالکل بال جزاکاک اللہلہ
اور بتائیں
بس بڑھیا ہے کھانا وانا کھایا تھا ابھی تو اب کیا بولتے ہیں ناشتے تا وغیرہ کر لیں موموز وغیرہ چاؤمین وغیرہ
یار موموز تو بالکل نہیں کھانے چاہیے اور موموز نہیں ہوتا مومو ہوتا ہے
مومو ہوتا ہے وہ مومو ج بولتے لیکن ھیلے پہ لکھ رہا ہے موموز
تو وہ انڈیا والے تھوڑے پڑھے لکھے نہیں ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں
اب اب کیا کر رہا پ تو ب ٹینشن ہی آ نا اپن بھی یہ چاروں لکھ رہ کا تو دیکھ لیتے ار
ہاں تو موموز نہیں کھانے چاہیے نا اس اسٹمک میں نا چپک جاتی ہے جا کر ہاں س مومو
اچھا نہیں
جی مومو
مکھانے جی ہاں یار وہ کچے بھی آتے وہ اسٹیم والے بہت کچے آتے ہیں
اور مدے کی چیز تو ویسے ہی ڈاکٹر منع کرتے ہیں جتنا ہو س کہ کم کاؤ میں د کی چیز ہے جی وہ بوڈی کو بہت زیاد ہام
ہاں اس میں کیا ہو میدا وغیرہ جن جاتی ہے نا
جی اور انسان نا شروعات ہی انیں چیزوں سے کرتا ہے اگر بسکٹ کھا رہی ہے چیزیں خاارے ہر چیز مد کی بنی ہوئی ہے دیکھو برڈ ہے میدی کی ہے
ہاں ہاں ہر چیز م ج ہے اور ابھی تو دھو تم کیا بولتے ہو آن لائن شاپنگ کر کے منگا دیتا انسان ان کو
ہوں ہاں گروسری کا سامان د میں تو گروسری کا سامان زیادہ تر آن لائن ہی منگاتی ہوں
جیای ہیں ن گی
جی کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا نا اب لے کر جاؤ لینے جاؤ سامان وہ ٹائم نہیں ہوتا میرے ہسبینڈ کو بھی ٹائم نہیں ملتا اتنا سنڈے آف رہتا ہے تو وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں اس لیے میں گروسری کا سامان آن لائن ہی مگ
ہاں پھر آپ پریشان بھی نک
نہیں نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا نا پریشان کرنا
ہاں وہ ہاں ہونی چاہیے اے سی وائ ہونی چیز سب کے پاس اللہ سب کو دے
کیئر کرنے والی چاہیے نا
جی جی ب اس دنیا میںے کے پیسوںوں ہاں جی ہاں جی میں نے کھا لیا کھانا جی یار بنایا کچھ نہیں میں نے باہر سے منگوا لیے تھے
اچھا وہ بھی آن لائن آرڈر کیا تھا کیا
ہاں زپٹاپ وہ زپٹاپ کہہ رہی ہوں س سوگی سے ہے
اچھا آپ تو آف لائن ک کرتی سوپ گ
آف لائن کپڑے کے معامل میں آف لائن شاپنگ کرتی ہوں ادر وائز تو میں کر لیتی ہوں یار ہاں جی جی اب گروسری کا سامان دیکھو خراب تھوڑی نا آئے گا ب جٹھیک ہے تو وہی آئیں گی نا جو ہم آڈر کر رہے ہیں
ہے نا تو اس سے اچھا مل جاتا ہے سح و ٹائم میں بچ جات ہے نا د آن لائن شاپنگ میں
اور ضروری بھی آج کے آج کی لائف میں نا دیکھو نا ہر انسان بزی کس کے پاس ٹائم ہے اتنا اپنی لائف میں ہر ان انسان بزی ہے اب کسی کو کیوں ڈسٹرب کرنا ہے اس سچھ ہم آن لائن شاپنگ کر لیں یا آن لائن سامان منگوا لیں
مطلب جو چیز اچھی آ رہی وہ آن لائنگاو جو نہیں آ رہی وہ آف لائن دیکھ لو یہ ہے چلو صحیح ان شاء اللہ میر ا آف لائن شاپن کر گا
جی جی انشاء اللہ ٹھیک ہے پھر آپ سے بعد میں بات ہوگی ان شاء اللہ
انشاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حا